ہلو
السلام علیکم
وعلیکم اللام
کیا ہو ہے
کچھ نہیں
کچھ تو ورییا ہوگیا
نہیں ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے
اچھا اور آپ نے روٹی لائی
کیا
اور آپ نے روٹی لائی دعوت کھائی
ہاں خالی ج
اور بتاؤ اور آپ کے ا بجھان امی جانکاری کر رہے ہیں
ہاری امی میرے بھائی جان کے لیے کھانا لینے گئی ہے اوپر
اچھا چھت رہتی ہو کیا یا نیچے رہتے دوو
ہاں اوپر رسوئی بنی ہے ہماری امی جان وہیں کھانا لے کے آ رہی ہیں بھائی جان کے لیے
اچھا
ہوں
اور کون کون ہیں آپ کے گھر پرریوار میں بھائی جان بھاگی جان امی جان اپب
بھائی جان ممی ہے ہممی جان ا بابی جاانے چھوٹا وہ ہے بھابھی جان کا لڑکا ہے
چھوٹا بابو
میںگ
آپو اور بتاؤ آپ کی خالہ کے کیا حال چال ہے
کس کی
آقی خھالہ کی
ہاں میری خالہ ہاں میری خالہ ٹھیک ہے کل ہی بات ہوئی تھی ان سے
ہ جی اور بتاؤ آپ کی خالان نے آپ کی عید جو عیدی ہوئی تھی کہ اس پہ کیا دلوایا تھا عیدی میں
ہماری خالہ نے کپڑے دلوائے تھے
کڑے بنوائے تھے پتہ ہے مجھے نا آپ کی ای میں سب سے بیسٹ پ قورمہ کی کھیر
ہاں سیر کرما ماری امی جان بہت اچ اچھی بناتی ہیں
ہ ہماری امی جان نے نا عید کت تیاری کم سے کم آٹھ دن پہلے اسٹارٹ کر دی تھی ہم نے دس دن پہلے تو بکرا خرید لیا تھا
ہاں
ہاں جی
اچھا دیک لیا ہوگا ہم نے بھی بنائی عید پ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں
ہاں ہاں بچوں کو تو ایے ہی اچھی لگتی کیونکہ نہا بچوں کو عیدی عیدی ملتی ہے جیسے
ہاں عیدی ملتی ہے سب سے ملتی ہے عیدی
وہی تو بچوں کو تو کیا ہے کہ کہ منورنجن کی چیزیں ہو جات ہے نا ان لی کوئی پیچھے جو
ہوں اور کیا کریں آپ بتائیے اور کیا ہو رہا ہے آپ کا
کیا
آپ کی امی جان کیا کر رہی ہیں
میری امی جان باہر بیٹھی ہوئی ہیں ہاں پتا نہیں ک ک چیز کو لے کے بات کر رہی ہے اور بتائیے آپ کے گھر میں سب کہہ رہی
سب کہہ رہیے تھے ہمارے گھر میں
اللہ کرے آپ کے گھر میں برکت بن ہی رہئی
کیا
اللہ کرے آپ کے گھر میں برکت بنی
ہاں اللہ کر سب وغیرہ کیا خریدے اور بتائیے اور آپ کا کیا ہو رہا ہے
میرا میں بھی ٹھیک ہی ہوں یہ سمجھ لو بہت اچھی ہوں
ہوں
آج کل نہا
ہاں
ہاں جی آج کل نا زندگی اتنی مصوف ہو گئی ہے رشتے وار رشتے داروں ملنا تو بہت کم ہو گیا ہے
ہے ہاں مل نہیں پاتے فون سے ہی بات کر لیتے ہیں
ہاں سی فرمایا ویسے آپ نے لوگ اپنے فون میں اتنا گمسن ہو جاتے ہیں رشتوں کو ہے میر دینا بھول جاتے ہیں
اپنی بازی سے بھی کر لیتے ہیں بات تو
بجی س کر ل پائی جان کب بڑی بازی آکی
ہاں چھوٹی بھی بازی ہے
پت ہے پہلے تو تو ہمارا عید ہی ہوا کرتا تھا ہمارا کوئی تہوار ہے روزہ وغیرہ ہے وہ سارا کھد مل کے ایک ساتھ کھد اور میں مل کے ایک ساتھ بیٹھتے تھے گھر میں کتنی رونق رہتی تھی
ہے بہت سب ساتھ میں دعوت کھے تھے ہیں
ک پت ہے سار لوگ جیسے سو رہ روزہ رکھتے تھے ہم ہم لوگ مجھے رکھتے تھے رمضانگوئی
ہاں وہی رم جان رکھتے تھے
اس کے لیے بھی ہم لوگ کافی ٹائم سے پہلے سے تیاریاں شروع کر دی تھ ہی ابھی اتنا دلچسپی نہیں ہے
ہاں پہلے دن سے رمضان شروع ہو جاتے ہیں سویر سگی سویرے کی جاتی ہے سبری سگری چار بجے
ہاں ہاں سدری صبح چار بجے کرتے ہیں نا پھر کام بھی کرتے تھے اچھے اچھے پکوان آ تھ تھ دعوت بناتے تھے ج مر پ
اپنا روزہ کھجور سے کھولا جاتا ہے نا اسے
تو خجور بھی بہت پسند ہے
ہاں کھجور بہت پسند ہے
اور ایک ایک طریقے سے ہمارے جتنے بھی تیوار ہیں نا سارے مو پ کر محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہی دیتے ہیں
ہاں آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے نا
ہاں بالکل محبت بھی ہوتی ہے دیکھو محبت کے نا پہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہ ایک دوسرے کے گلے بھی ملتے ہیں اور
ہاں گلے بھی ملتے بھائی چارہ
اب پتہ ہے ابھی جو ہمارا بکرریعید بھی نکل کے گیا ہے نا وہ ہاں تو وہ وہ بھی ہے نا اس کا بھی ایک ہمارے سماج کے لیے ایک بہت بڑا مطلب سدیش ہے
ہاں گمبھیر بو ہے نا تو آار مارے لیے وہ
کہ و قوربانی قوربانی ک بھیھی اس میں دیا گیا ہاں قربانی تو جو بقرعید ہے وہ سکھاتا ہے میں لوگوں کی قربانی بقریید بقرعید نہیں ہے ہمیں انسانیت انسانیت اور قربانی کا سبق دیتی ہے
ہاں بکرائے دی بکرا عید اس لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ ایک وہ تھی مطلب اللہ تعالی کہنے والے تھے کہ اپنی بچے کی بلی دو م تو ب چڑانے کے لیے دے دین تو اس نے ساتھ تاکہ اس نے کہا تھا ہاں میں دوں گی پر ب دینے والی تھی پر اللہ تعالی نے اس کے بچے اٹھا دیا بکرا کو آگے لا دیا تب سے بکرا عید بنائی جاتی ہے
اچھا وہی تو کہہ رہی ہوں وہی قربانی اور انی دونوں کا پیغام دیتی ہے مو کا پیغام لوگوں کے لیے ہوں اور بتائیے
کیا کریں سب سب کسلے سب فرمائیے کیا فرماتے رہتے ہیں من نہیں لگتا یہاں گھر پہ
اچا ہم نے سنا ہے آپ کے بھائی کی سرکاری نوکری ہے
ہاں ہماریے بھائی جان کی ہے ڈیوٹی ابھی ابھی آئے
پ کیا کیا خائی جان
کیا
جی ہے کیا
ہاں آج ہی آئے مے بائی ج
پھر تو گھر میں اور رونا گھر میں روونوں کے چار چاند لگے ہو گے کیونکہ جو باازیا ہوتی ہے نہا بادیاں ہوتی ہیں
ہاں ہ ہاں ہمارے بھائی جانتے ہمارے سے بہت پیار کرتے بس بہت سونےلہ
ہ خئی
ہاں سب ٹھیک ہے وہی کھانا کھانے گئے ہیں میرے بھائی جان ممی جان بلا رہی ہیں اوپر ہاں ہماری خالہ سے بات ہوئے گی والال خالہ سے امی جان کریں گی
کیا
باجی کے پاس جائیں گے باجی بلا رہی تھی
تو گرمیوں بھی چھٹٹی جا رہے ہے نا سرمیا بھی ت نہیں
ہاں گرمی ہے بٹانے کے لیے ہماری امی جانا اکھیلی ہوئی ہیں امی نے کھانا وانا بنانا پڑتا ہے اس لیے
اور گھر میں سب خہری بچے
ہاں سب کہہ رہی بچے تو نہیں میری بھاابھی جان دور گئی ہو ہے نا
جی گمی گرمیوں کا موسم ہے تھوڑا ب چکات ا گ ہاں اور
آپ نے کھانا والا کھا لیا
ہاں روٹی لائی
لائن
اور اور بلائیے
اور بتائیے آپ بھاابھی جان کہاں ہے کیا
میری بھائی بجانلتارا اس کسنی
گس
اور پت ہے کریں شان رشتے دار کا خیال رکھے نا تو گھر میں ہمیز م ہو
ہاں ہاں بہت محبت بنی تھی ایک دوسرے کے لیے
آج کل لوگ تو
آج آج کا کوئی وہ نہیں ہے جبانا
ہاں ویسے مطلبب ہی ہوتے ہیں نہیں اصلی میں تو خی تو پرریوار کے ساتھ بیٹھے نے اور بات کرنے میں ملتی ہے
ہاں
مجھے اپنے دادا کی باتیں آج بھی یاد آتی ہیں جب وہ ہمی ت کہتے تھے کہ ر اللہ کی نمت ہوتے ہیں
ہاں ہمارے دادا جان تو ہے نہیں ہے ہ ہم نے تو دادی جان بھی نہیں دیکھی
اچھا آپ بریانی نہیں دیکھی
ہاں ماری پھوپو ہے فوپو ہے دو
اور سب مچ اچھے سے بنتی ہے نا سب کے ساتھ اچھا اچھا بنتا ہوگ نا بھائی چارہ وغیرہ محبت
ہاں سب میں بنتا ہے پپو کی ہوتی تھال ہو گی نا ابو تو
بالکل صحیح بات ہے اگر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا تو اللہ تعالی سب کے گھر میں برکت
ہم کسی کے ساتھ کچھ ہم اچھا کریں گ تو کوئی بھی مار ے بھی سات اچا کرے گا
بالکل یہی تو اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے
ہ مل جل کے ہی رہنا چاہیے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے جبھی تو بھائی چارہ بڑتا ہے
اچھا باجی ابھی اجازت دیجیے پھر ملاقات
اوکے وعلیکم السلام اللہ حافظ خدپ